السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کاا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ کے یہاں سب ٹھیک ہیں گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں میرے ہمارے یہاں پہ سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ بتائے آپ کے والدین ٹھیک ہے آپ کے بھائی بہن ٹھیک ہے
جی بالکل ہمارے یہاں پہ سب ٹھیک ہے اور سنائیے کیا کر رہے تھے
بس حال ہی میں گریجویشن ختم کی اب نوکری کی تلاش میں ہے لیکن نوکری مل نہیں رہی ہے
کیوں اس اس کی وجہ کیا آپ کو اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے
میرے خیال سے مجھے اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی وجہ جو لگ رہی ہے ابھی جو ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے ہم نے جو ہمیں سکھایا گیا گریجویشن میں جو ہم نے پڑھا جو کہ ہم نے کالجز جا کر پڑھا اس میں ہم نے جو کتاب علم ہے وہ سیکھا لیکن جو ہمیں آج کل کے کے دور میں نئی نئی چیزیں سیکھنی چاہیے وہ ہم نے نہیں سیکھی وہ یا پھر ہمیں وہ نہیں سکھائی گئی آپ کا کیا خیال ہے اس پہ
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے نئی چیزیں سیکھنے سے انسان کی جو زندگی ہے اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے نئی چیزیں سیکھنا جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمارا علم اور تجربہ تو بڑھتا ہی بڑ ھتا ہے اس سے ہماری جو سونچ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور ہم مشکل حالات کا سامنا اعتماد کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دیکھا جائے جو آج کے دور میں جیسے کمپیوٹر ٹر چلانا یا انگلش بولنا ہو گیا یا ڈرائیونگ کرنا یا کوکنگ کرنا یا گریفک ڈیزائننگ یا کوڈنگ وغیرہ جو بہت سارے لوگ سیکھ سیکھ رہے ہیں یا کمیونیکیشن اسکلس جو سب سے زیادہ ضروری رہتی ہے نوکری کے لیے تو وہ سیکھنا بہت ضروری رہتا ہے انسان کے لیے تو ان چیز جو جو انسان یہ چیزیں سیکھ جاتا ہے تو اس میں اس کو بہت مدد ملتی ہے وہ اچھی نوکری کی تلاش میں لگ جاتا ہے پھر اس کو اچھی نوکری مل بھی جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سب چیزیں اس نے سیکھ لی ہوتی ہے جن کی ضرورت آج آج کل کے جو آج کل کے جو بزنس وغیرہ ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں یا کمپنیز وغیرہ ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو میرا میرا ایک سوال ہے کہ مان لیجیے اگر ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس سے ان انسان کا اچھا روزگار مل پاتا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کوڈنگ وغیرہ کر پہ کر کے گھر پہ بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو نوکری نہیں مل رہی تو آپ کا کیا خیال ہے اسس متعلق
میرے خیال سے آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں نئی نئی چیزیں سیکھیں اور اپنے اپنی تعلیم میں اضافہ کرے جو کہ ہمیں روزگار ڈھونڈنے میں مدد کر سکے جیسے کہ میں اپنی بات بتاؤں گا ابھی ہم نے جو وقت دیا گریجویشن کے ساتھ جو ہم نے کالج میں وقت گزارا اس میں ہم نے کتابی تعلیم حاصل کی لیکن ہم نے کیا کہ ہمیں کوئی نہیں نی اسکل جس کو ہم بولیں گے نئی نئی تجربے ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں سیکھا کچھ نیا نیا یا ہمیں نہیں سکھایا گیا جو کہ آج کل کا یہاں پہ بن گیا ہے جو تعلیمی ادارے ہے وہاں پر نئی نئی چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہے اس وجہ سے بھی یہاں پر بے روزگاری بڑھ گئی ہے اب ہمیں کرنا چاہیے کہ کام ہمیں یہاں پر خود کے بلبوتے سے جو ہم کہیں گے کہ نہیں سیکھنی چاہیے سوچ ہم زندگی میں کچھ کر سکیں یا پھر ہم ہمیں مدد مل سکیں روزگار ڈھونڈنے میں اگر آپ دیکھیں گے جو بھی ہم آج یہاں پر آج کے دور میں ہمیں یہاں پر جو بھی روزگار مہیا ہوتا ہے یا پھر جو بھی روزار ار پیش کرتے ہیں وہ پہلے دیکھتے اس کو ایک شخص کو ک نی کون کون سی نئی چیزیں آتی ہے کیا اس کو کوئی سکل ہے کیا اس کو ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے یا پھر جو اس کو کمپیوٹر کے معاملے میں اس کو تعلیم ملی ہے یا پھر اس کو وہ وہ اسکل آتی ہے جس بلگوتے و پہ پھر وہ بے روزگار مہیا کرتے ہیں
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے آج کے دور میں تعلیمی ہی نہیں بلکہ جو اسکلز رہتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں کیونکہ بہت سی کمپنیز اگر دیکھا جائے تو وہ لوگوں کو ترجیح تبھی دیتے ہیں جب جو کام اچھی طرح سے کر سکتے ہیں انہیں لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور جن کے پاس نئی نئی چیزیں جن نے نئی نئی چیزیں جلدی سیکھ لی ہو ہے ان کو وہ ترجیح دیتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ صرف نئی نئی چیزیں سیکھنا ہی کافی نہیں ہوتا محنت اور لگاتار ان چیزوں کی پریکٹس کرنا بھی ضروری رہتا ہے اور سب سے سب سے اچھا یہی چیس سب سے یہ بڑی چیز جو وہ انسان میں دیکھتے ہیں کہ ایمانداری کت نی ہے اس انسان میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایماندار رہ ہو اور اپنے کام کے کام وقت پہ کیا کرے تو وہ سب چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے
مجھے قصہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا اس نے کیا تھا کام اس نے اسکول میں پڑھائی کی پھر بارہویں پاس کی لیکن اس اس نے اس کے بعد تعلیم پہ زیادہ جو ہم کرتے ہیں کام ہماں کالج پھر جاتے ہے پھر گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہے اس نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں کی اس نے پھر جو آج کے دور میں ضرورت پڑتی ہے نئی نئی چیزیں جس سے ہم بے روزگار نہ رہے جس سے ہمیں روز ار ملے یا پھر جس سے ہم اپنا خود کا روزگار تیار کریں اس نے ان چیزوں پہ دھیان دیا اس نے وہ وہ چیزیں سیکھی تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک دو تین سال بعد ہوا کام دو تین سال بعد وہ زیادہ بہت زیادہ کامیابی اس کو حاصل حالانکہ اس نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن اس نے کیا تھا کام جو آج کے دور میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے تعلیم کے علاوہ جو ہم کالج میں جاتے ہیں اس کے علاوہ جو باہری باہر سے ہی یا پھر خود ہی سیکھتے ہیں کوئی نئی نئی چیزیں جیسے کمپیوٹر اسکل ٹیکنالوجی کے ساتھ وابستہ یا کوئی ایسی چیز جو کہ آج کے دور میں ضروری ہو اس نے ویسے ہی کچھ چیزیں سیکھی تھی نئی نئی سکل سیکھی تھی اس نے اس کے اس وجہ سے اس اس کو کافی زیادہ اس کو ایک کمپنی میں نوکری مل گئی جہاں پر اس نے کافی زیادہ کامیابی حاصل کی اس نے اس وجہ سے وہ کامیابی حاصل کی کہ وہ نئی نئی چیز چیزیں سیکھنے میں لگا اس سے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ دی جیسے باقی سب کرتے ہیں اور وہ کرتے ہے کام وہ بارہویں کے بعد پھر کرتے ہیں کالجز میں داخلہ لیتے ہیں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں یا پھر کوئی جاتے ہے یونیورسٹی چی جاتے ہیں پھر وہاں پر داخلہ لیتے ہیں وہاں پر ڈگری حاصل کرتے ہیں اس نے یہ سب نہیں کیا اس نے کیا کام اس نے نئی سکل سیکھی جس وجہ سے اس کو اپنا روزگار ڈھونڈنے میں کافی زیادہ محنت کرنی پڑی جیسے کہ باقی لوگ کرتے ہیں اس نے وہ وقت اپنے اپنی سکل کو سیکھنے میں دیا جس وجہ سے اس کو کافی زیادہ آسانی ہوئی مستقبل میں
بالکل بالکل یہ تو ایک اچھی بات ہے اگر اس نے یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اس نے اپنی توجہ ہے نئی نئی چیزیں سیکھنے میں لگائی تو اس کے لئے تو بہت بہترین ہے کیونکہ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو آج کے کے دور میں جو علمی تعلیم تعلیمی علم رہتا ہے اس کے بلبوتے پہ تو زیادہ تر نوکریاں مفید نہیں ہو پاتی ہمیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نئی چیزیں سیکھیں جیسے کہ آپ بول رہے تھے کہ نے نئی نئی چیزوں پہ اپنا توجہ لگایا تاکہ وہ اچھا روزگار پا سکے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں سیکھیں تاکہ ہمارا بھی جو روزگار کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے کیونکہ کمپنی جو ہیں وہ زیادہ تر انہیں انسانوں کو انہیں لوگوں کو اپنے کام کروانا چاہتی ہے انہیں انسانوں سے جو قابل ہو جو اچھی اچھی چیزیں جاننے والے ہوں جو ان کا کام آسانی سے کر پائے نا کہ ایسے لوگوں سے کام کروائے جو کہ جن کو کچھ بھی جن کو کوئی بھی کام صحی سے کرنا نہیں آتا ہو جو کام کام میں سستی کرتے ہیں تو ہمیں وہ سب چیزیں چیزوں سے بچنا چاہیے
بالکل صحی بات بولی آپ نے میرے خیال سے جو ہم آج کے بچے پڑھتے ہیں اسکولس میں پڑھتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کم ہمیں ان کو ابھی سے نئی نئی چیزیں سکھانی چاہیے کیونکہ تاکہ وہ آگے جا کر ان کو کوئی دقت دقت نہ ہو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یا پھر ان کو کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کو ابھی سے سکھانا چاہے کہ آپ لوگ نئی نئی چیزوں کے ساتھ وابستہ رکھیں نئی نئی اسکل سے کے ساتھ وابستا رہو تاکہ آپ کو آگے جا کر مستقبل میں کافی زیادہ کام آئے
بالکل بالکل صحی بات ہے
اور بتائیے آپ میرا یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی بھی میرا میں بھی شروع کروں کمپیوٹر کی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا اس میں نئی نئی چیزیں سیکھنا یا پھر ٹیکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ وابستہ ہونا اس پہ نئی چیزیں سیکھنا تاکہ آگے جا کر مستقبل اچھا ہو
جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اگر آپ کوئی اچھی چیز سیکھے کوئی نئی اسکل سیکھے تو وہ تو آپ کے جو نوکری کی تلاش ہے اس میں مدد ہی کر پائے گا
یا پھر ایسا ہو سکتا ہے اس پہ وہ ہم خود کوئی روزگار بنائے اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کر سکے
جی بالکل بالکل تو وہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہم ایسا کو ایسی کوئی چیز سیکھ لیں جس سے ہم خود کا بھی روزگار بنا پائائے اور دوسروں کے لیے بھی روزگار بنا پائی جس سے جو بے روزگاری ہے وہ بھی کم ہو جائے ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی کتنا ہی کرے گی کتنا روزگار وہ
وہی کر سکتے ہے یہاں پر میرے خیال سے بے روج بھی کا ابھی کے ٹائم پہ یہاں پر بے روزگاری ہے اس کا ایک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ نئی نئی چیزیں سیکھنے میں توجہ نہیں دیتے
بالکل وہ بھی ہے کیونکہ لوگوں میں آلس آ گیا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے ہم بہت جلدی کامیاب ہو جائے تو اس کی وجہ سے لوگوں میں سستی آ گئی ہے وہ نیا کچھ سیکھنے میں اپنا توجہ نہیں لگانا چاہتے
بالکل صحیح بات ہے آپ سے متعلق بات کر کے
جی بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ
خدا حافض